ہاں
کہ کرتے
ہم تو ایسے ہیں بھیا سیننےما ینما دیکھتے چ
سنینےما سب دیکھا بند ہے گ
جا ہوک آگے ایکٹ فون دیک آگے تو فون دیکتاار ہمار فون نیٹ گولو پالت ج ف ک د نا آگے فس بک دیکی سارا دن آلشی ہ ہو تو نا اور فس بک اوپن کرار سائے نہیں
ٹھیک ب سے سجک مے ایک تو با ہے نہیں
کی کرو یہ کس گ ایک کی قسوم اوکے
تو کال آسس نا ہمار فون بابار فونے کی ہوستا ک جے خاراب ہو گیاس من ہے
ل
م کل نمبر پاتاچ دچ تو کل جا سےا کی ہوتا کہ جانا
وہ وہی سب ہے س تو ف
یہ کٹ کال کمپلیٹ ہو تھ بچتاام
آنا ہے ند تو مد تو
یہ یہ تو ج ستی ستی دس ہزارے ہوت ہوں دس ہزار آٹ سو ٹاکار کج دوٹو دوٹو دس د ہزار آٹھ سو ٹاکار کج
ہار وہ کوئیس ن نے
ا ا پ لائی بسا اور م تو نہیں صحیح ہو
ہوں
مے مگ تولی سے ہی ہو تو کش کر ہوں ان تو تو ایکٹ خرچہ جد برو
م مات تو چنتاا چ مججا سے
گلا سکی ج
کال کے دیدا کال کے دیدا کا سوئی پاتلام دیکھ لو
ہ تمار کانو اور ہمار کانو ایک رکم ہے
ہمیں بس دادر دادو ایک دم تمار متون کانو متن کانائی لالیر متن
دادر س بھو مانا م ہے ن دوٹ ہی ام کتا ب س سو بھال ہی کتاا بے اور کو رکم گدا گبر تو
آ سب کہ ن امی سوار ساتے کتا ب بوجلیے انی کت بارتار دک ت کو یہ کرتے پےا تھانا آسے ا رکم ایم مانوش ج آسے تو تر سگے کی سندر کو کتا ب ان کوی کتا گ بولے ا سندر کو فائن کری آپنی آپنی کوئی ک سنندر ہم تو جی میں تئی تمار ہی سانو اور سگے تو ت تماریپ بولی
اور بس ن ن
مزے بجے ہو رگلی ہی بولی
ادا ب آپنی ب بھی ت ت ایکٹ بھ لگے دیکے راگ ہلی موٹے توئی بو نا آپنی ب بھی تخ بجتی پ کٹونا رگل ہی نام نہیں گل خند ب
چائی بابو د نیت ہی جانے
ہوں س وہ توا ہو رم زاگا جو ٹھ متون نہ ہے گوم پڑے چکالٹی دیکا د ہوں شک پڑا آنا ع لی لالٹو ادیپ دوٹ ہی آ سے ہ جاگائی نہ کل بڑی آسے بڑ ت سکال بلا گ حضر ہو
ہاں
تو ساف نہیں آد در کر نہیں تممی ا جو کت ششور باڑی آسار سئے پابا گ نے تمار ائم متون موٹے پا جائےا کن ا کی د وہ تو سرکی چی یہ تو جیرم ک ملا اور تو اور چھوٹی بوللی چھوٹی ہو نا
ہ
ہاں
ہ تو تو جائ ب تو
ب کی فدا بولے تو ج ہم ج رم وہ سب جیس سے بائے پائے وہ س سب جاگہ ماتا دب مات د گلاسٹ گے تو یہ بار سامال دیتیھی تو ہمار ہی وہ ٹگان دیتیھی ج ہے دیش دنیا چٹی شملہ کل کیو می ت کی آ جان میں
جود سدا ار